نا ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ہاں
ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ
وہی بتا رہے تھے کہ اتنا ہونے کے باوجود ان کو فکر ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے لڑکا کیا کرتے ہیں تو وہی میں نے کہا کہ وہی میں نے کہا کہ اچھا وہ لوگ جیسے کہتے نہیں ویسے یہ سب باتیں تو ہم بلیو نہیں کرتے لیکن فنینشلی ہمارے مطلب اس کے اس پہ نہیں ہیں کیا کہتے ہیں برابر کے نہیں جوڑ کے نہیں ہے لیکن چونکہ گھر میں دینداری بہت زیادہ ہے اور فائنینشلی بھی مطلب اسٹیبل ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دم ایک دم خراب ہے اچھے خاصے ہیں اور شہر میں ان کے دو تین مک مکانات ہیں جن کی ویلو آج ہوگی پندرہ بیس کروڑ روپئے
ہوں ہوں تو پھر تو کیا پرابلم ہے آپ کو ایک آپ کو دیں گے
نہیں نہیں مجھے دیں گے نہیں دیں گے وہ تو بعد کی بات مجھے چاہیے بھی نہیں کیا ہم قبر میں لے کے جائیں گے کیا میرے پاس خود اتنے میرے پا میرے پاس خود اتنی پراپرٹی ہے کہ اس کو نہیں سنبھالا جا رہا ہے
ہاں صحیح ہے
تو میں نے کہا اس کے باوجود ان کو
سنبھالا جا رہا ہے پھر آدھی ہمارے نام کردیتے
میرے میرے پاس آ جائی گے لے لینا آپ ابھی تو میرے باپ کے پاس ہے نا
اچھ اچھا ٹھیک ٹھیک
تو وہی میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ گھر اچھا ہونا چاہیے لڑکی قسمت کچھ نہیں شادی کے بعد ایک چیز میٹر کرتی ہے وہ پیسہ ہیں میری بہن میری بہن کا بیٹا ہے اس کو وہ پاؤڈر دودھ لگتا ہے تین دن میں چار سو دس روپئے چار سو دس روپئے کایا چار سو اسی روپئے کا وہ آتا ہے
وہ تو موب والا ہے الیکٹروجن اس کا نین جو ہے وہ نائن ہنڈریڈ کا ہے
اچھا نہیں تو نیا والا نہیں ایک ہی مرتبہ تو میں نے لایا ورنہ مجھ سے وہ سامان نہیں منگاتی چھوٹا بھائی ہمارا جو دکان ہے منڈی میں اس کا کیش کاؤنٹر سنھالتا ہے تو اسی کے ہاتھ میں کیا لانا ہے کیا لانا ہے
اچھا دودھ آتا ہے پھر وہ کون لاتتا ہے اس کا پتی لاتا ہے
نہیں نہیں وہ سب ہم کرتے ہیں مطلب شادی کے بعد اس کا جتنا خرچ ہوا ہاسپٹل کا اور یہ سب کچھ زیادہ تر ہم ہی لوگوں نے کیا اس کے پتی نے کوئی پچاس ایک ہزار روپئے خرچ کیے ہوں گے باقی سب ہم نے کیا ہے اس کا عقیقے سے لے کے سب کچھ وہ تھوڑا سا فنینشلی جو ہے ویک ہے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کبھی یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ تمہاری بیوی ہے تم اس کا کرو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں یہ ہماری بہن ہے تمہاری بیوی ہوگی ہوگی لیکن یہ ہماری بہن ہے تو اس کا ہم پر حق ہے کہ
پھر آپ نے کیوں کیا پھر آپ نے کیوں کیا ویسا آپ نے کیوں نہیں پہنے وہ دیکھا کہ وہ فائنشلی اسٹیبل ہے یا نہیں
میں نے کہا نا ان کے ساتھ پاپا کے ریلیشن بہت اچھے تھے اور میری بہن میری بہن نے لو میرج کی ہے مطلب لو کا مطلب وہ پہلے سے پسند کرتی تھی مما کو بولا ماما نے پھر اس کے اس کی شادی کی لیکن اتنا بھی ہاں
اس کو مطلب اس کو کیسے کیا تھا
آاں
اس کو کیسے مانا پھر
مانا کیا وہ ایسا ظاہر نہیں تھا نا کہ یہ لب کرتی ہے بس اس نے جیسے کہتے ہیں نا میری جو بھاابھی بڑی بڑی ہے وہ وہ میرا بہنوں ہی اس کا بھائی ہے میری بھابھی کا مطلب ایک لڑکی ہم نے وہاں دی ہے وہاں سے ایک لڑکی لائی ہے اس طرح سے
ہوگا شاید
ہوں وہ تو ہم وہ تو ہم نے بتایا نا ہم پچھتا رہے ہیں ایس تک اس کا افسوس تو آج تک ہے میں نے ایک بار آپ کو بتایا کوھ یاد نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ایک بار
پتا ہے مطلب وہ رشتے میں ہی ہے لیکن یہ غلط ہے یہ بہت غط ہے اس سے مطلب نہ بیٹی ٹھیک رہتی ہے نہ بہت
ہاں وہی تو ہوا نا ہمارے یہاں وہی تو ہوا نا بہو ٹھیک ہے نا بیٹی ٹھیک ہے بہ اتنا مطلب اس کو پرابلم ہوئے کہی اس نے گھر کو ہی چھوڑوا دیا میرے بھائی کو کہا کہ اب چلو یہاں سے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے میرے بھائی نے کہا کہ بابا سے کہ مجھے بزنس ہے اس لیئے مجھے یہاں پرابلم ہوتی ہے میں وہیں شفٹ کروں گا بچوں کے ساتھ بابا نے بھی کہا جیسی تمہاری مرضی تم کو یہاں پہ گھر پہ رہ کے جو سہولت ہے وہ باہر نہیں رہے گی اں تمہارےھائی ہیں جو تمہار کام دیکھے ہیں یہاں تمہاری مما ہے جو تاری تمہاری فیلی کویکھی بروگ یہ سب چیز نہیں ملیں گی لیکن انہوں کچھ نہیں کہ انہوں نے کہ ٹھیک ہے تم کو جو اچھا لگے وہ کرو میری طرف سے پرمیشن ہے
لیکن وہ پرابلم ہو جاتے ہیں یہ تو بہت یہ تو بہت ہی غلط بات ہے یہ تو آپ نے سح نہیں کیا تھا
تو اب ہو گیا ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں
یہ مہم بھی توس ساری ہوگی ہے
اور کیا پچھتاتی ہے ہی ہے لیکن وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے کیونکہ اس نے خود کی ہے
وہی وہی نہیں کر پاتے ہیں نا پھر
تو میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو جو لڑکیا کہتی ہیں قسمت لڑکا اچھا چ ہے وہ اچھا یہ بتاؤ بچے کا تین دن کے لیے ایک پیک ایک پیک کا دودھ آتا ہے اس کے پاؤڈر کریم دوائیاں اس کے م پرس پتا نہیں کتنے خرچے ہوتے ہیں یار اب اگر کوئی لڑکی یہ بات کہے تو مجھے تو غصہ آ جا ہے جو یہ کہے گی کہ نہیں لڑکا اچھا ہونا چاہے اور یہ ہے وہ فیملی اچ ہونی چاہیے مجھے تو میں نے میں نے مطلب مجھے مطلب ذہن میں آتا ہے کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا ہے تو ہم ایسی لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ ایک بچہ تم پیدا کر کے اس کے ساتھ دیکھ لو لڑکا اچھا چاہیے یا پیسہ چاہیے
ہوگ کیا
ایک بچہ پیدا کر کے دیکھ لو تم بچے جب تک نہیں ہوتے تب تک اتنا افیکٹ نہیں ہوتا
ہاں اتنا سمجھ نہیں آتا ہے اصل میں پھر ان کا ان کے لیے ہوتا ہے نا سب کچھ
نہیں نہیں ان کا کیا ہوتا ہے جب بچے نہیں ہوتے تو دونوں میں فزیکل ریلیشن بہت اچھا ہوتا ہے اور جہاں فزیکل رلیشن ہوتا ہے وہاں مرد اپنا سب کچھالنے کے لیے تیار ہوتا ہے آپ کو پت ہوگا شاید نہ اندازہ ہوگا لیکن مجھے ہے اس بات کا جہاں فزیکل ریلیشن
ہلو
لیکن تو پھر فزیکلی ریلیشن تھوڑا سا کم ہوتا ہے پہلے کے مقابلے میں اور وہ جو کم ہوتا ہے وہ پھر اس کو کا سارا فوکس جو ہے بچوں پہ جاتا ہے اور پھر پھر لڑکی کی فرسٹ پیورٹی بچہ ہو جاتی ہے پھر اس کو کچھ نہیں پتا میرا ہسبینڈ کتنا اچھا ہے یہ وہ پھر اس کو ساری کیئر اپنے بچے کو کرنی ہے تب تب پرابلم ہوتی ہیں میں نے انسا کو جو ہے بولا تھا لیکن
وہی وہی میں آپ ابھی دیدی سے بات کر رہی تھی یہ بھی بات ر کر رہی میں نے اس کو بلا مطلب میری چھوٹی والی نانند جو ہے اس کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی میں نے اس کو یہی بولا ما چلو جو ہووا سو ہووا ہمارے سھ ہوا ب آپ کی بھی شادی ہوئی ہے میری بھی ہوئی ہے لیکن ا دو پ جو ہے نا مطلب پرت مجھے انس کا پتہ نہیں وہ مانے گی نہیں مانے گی کیونکہ اس کی اپنی جان سے
ہوں
نک گاؤں میں چھوٹی والی ہے نا اس کے لیے جو ہم مطلب اور اس کی عادت جو ہے نا مطلب وہ میں نے خ بلا پرسو ہاں ہ تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے تو اس کے لیے وسے یہ دھنا پہلے ہی مطلب جو رویا وہ یہ نہیں کہ مطلب لڑکا اچھا ہو بس چلے گا کام چلے گا نہیں میں کہتی ہوں مطلب ویسا
ہلو آپ کااں آپ کہاں ہو نیٹورک کٹ رہا ہے
میں کہہ رہی ہوں ویسا دیکھنا ہے مطلب جیسے لگے گا کہ مطلب ان کے پاس ہے کچھ
اب وہ تو ہونا ہی چاہیے یار کوئی بھی لڑکی ہو جیسے کہتے ہیں نا کہ اسلام میں بھی ہے لڑکی جیسے کسی آپ بادشاہ کی لا رہے ہو تو اس کو پروٹوکال بھی بادشاہ والا ہی دینا پڑے گا آپ پھلے یا فقیر ہو ولنہ پھر اس کی لڑکی لاؤ گی نہیں اور یہ یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں کہ لو سب کچھ ہوتا ہے اور یہ وہ سب بکواس کی باتیں کچھ نہیں ہوتا ایک بار لڑکی کو پیسے کی ضرورت ہوئی آپ کے پاس نہیں ہوئےا تو آپ کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں رہ جائے گی
ہ
اچھا مجھے ایک بات نہیں سمجھ میں آتا میں نے سوچا تو پہلے ہی پوچھوں گا آپ کے گھر میں آپ کے بابا کی کچھ نہیں چلتی کیا ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کیسے کیسا رشتہ کرنا ہے بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے کیا
تو کنتے کچا
پھر یہ اس کے لیے کیسے مان گئے اور یہ جاننے کے باوجود کیا آپ کے ساتھ اس کا فیئر تھا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا
یہ بس اس لیے ہے ہوتی ہے مطلب وہ تو بیمار تھی نا
ہاں
پھر ڈاکٹر نے کہا ہے پھر کو کچھ فیس فس نہیں دنے گا
مطلب
مطلب انسان کو کچھ اسٹریس نہیں ہونا چاہیے مطلب کسی بھی چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے
اچھا یہ بتائیے شادی آپ کر دیں گے ہو جائے گا تو کیا کریں گے پھر کیا اطلاع کرائیں گے
اس کا میں کچ نہیں کہہ سکتی مطلب توی جو ڈاکٹر نے ہم سے کہا ہے ہم لوگ اس کو کسی چیز کا رشن نہیں دینا ہے کسی چیز کا اسٹریس نہیں ہونا چاہیے وہ یہ وغیرہ
نہیں ہم کہہ رہے ہیں جیسے آپ مان لیجیے اس کے لیے ابھی ابھی آپ اس کو جو ہے چھوڑ دییو ٹھیک ہے جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے لیکن آپ مجھے بتاؤ آپ کیا یہ چیز مانو گی کہ وہ شادی کے بعد پھر اور زیادہ اس کی حالت خراب ہو جائے چونکہ ہونی تو ہے دیکھو جو جو ایٹیٹیوڈ اس کا میں نے دیکھا جو آپ نے بتایا اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ عشا سے پیار کرتا ہے یار آپ خود بتاؤ کون لڑکا ہوگا جو جانتا ہوگا کہ اس کو یہ یہ پروابلم ہے سیدھا ڈس آڈر ہے اور ویسا ویسے اس کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے وہ ہاتھ واتھ کاٹتے تھے خود سے کیسے وہ شادی کے لیے کہے گا آپ بتاؤ پہلے
وہی ہم بھی سوچ رہے تھے نا وہی وہی اسی وجہ سے تو ہم ہی کرنا
اس میںت تو سیدھا ایک ہی چیز آتا ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہے وہ اذیت پہنچانا چاہتا ہے وہ موقع چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ مطلب اس کے حساب سے جو اس کو غلط ہوا ہے وہ ہم اس فیملی کو ریٹرن میں دیں گے وتھ انٹرسٹ یار آپ لڑکی ہو آپ کو آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا
تو بہت اپ میں بر بھی بولتاوں سارے میں ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے پھر میں کیا بات کروں بتاؤ
جاب کوھال تھے
ہاں چلیے تے مجھے ایک ڈاؤٹ تھا وہ میں پوچھ لوں
ڈاؤٹ مطلب پوچھنا ہے اسی لی پوچھنا ہے ویسا ڈاؤٹ ہے
اچھا نہیں ٹھیک ہے ہم بعد میں کرتے ہیں میں نے کہا آپ کے یہاں بہت زیادہ ٹھڈ کب سے ہوتی ہے جیسے ہم آئیں گے مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں ہوتییں
ویسے آپ کو اسی میں آنا جب یہاں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی نا
تاکہ میں وہیں مر جاؤں ٹھنڈ سے
ج اللہ نہ کر ویسا ہو تب ہما ہوتا ہے وہ تب میں کچھ چھٹیاں لاؤں گی اپنے ساتھ
کیا لیں گی
میں نے کہا تب یہاں بہت مزہ ہوتا ہے
اچھا
اور سب میں کچھ چھٹیاں لاؤں گی اپنے ساتھ
ہاں
ہوں
پکا
ہاں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر میرا کسی طرح سے کوئی کام سیٹ ہوا پھر ہم کوشش کریں گے وہیں رہیں گے مجھے دیکھیے فروری فیب میں جانا ہوتا ہے ناسک تو ہم سوچیں گے کہ ناسک جانے سے ایک مہینے پہلے گھر آئیں
ناس میں کیا ہے انگور
انگور
اور گوٹی دیے تو ما بگ گ تھا نا پچا
مجھے ہی معلوں
وہی سے الہ آباد سے ہی وہ گیا کسی کے ساتھ
اچھا
ج
پچھلی بار یہ جب آپ آئے تھے یہاں تب گیا تھا
وہی وہی تبھی
ہ اس کے پاس سے نہیں گیا ہے نا تو وہ تو کلیم کے ساتھ ہی گیا تھا شاید
کیا پورا یادی م
ہوں
ہوں کل بھی تب سے گایا بھی ہے بابو پھر بھی کال کرتا تھا
ہاں بابو نے برباد کیا مطلب ویسے تو دونوں کا ہاتھ تھا اس میں ہلو
میں کر ت واپس فال
ٹھیک ہے ٹھیک